وعلیکم السلام بھائی جان ہ اور سب بڑے گھر پہ سبیکھیے ت نا اچھا اچھا ابو جان امی جان سب بڑھیا ہے ہ اچھا اس کیا ابو ابو جان سے بات چیت ہوتی حمل ہوتی ہے اچھا اچھا ہاں بعد چ کر لیا کرو کیونکہ امی جان ابو جان پہلے ہیں ابو جان ابو جان سے باتیں ہونی چاہیے اور کیا کھانا وانا ہو رہ ہے کاابو جان
نہیں کھانا وانا نہیں نے میں نے ناشتہ کیا تھا
اچھا اچھا اچھا ہاں تو ناشتے کے اندر کالے ب یہیا کو بریانی وغیرہ کباب اور ایسے
ہاں
جی
بریانی ہاں مٹن جن بنائیں گے مٹن چنگ جی بھی بنائیں گے آندھی آ رہی ہے تو پ جائیں گے بھی لے بناتے ہیں ب جنا بنات ضور یہ بریانی کھائی ت دن میں
امتحان ہو گئے امتحان
ہ ہم ت آ نا اب ہوں گے امتحان دسمبر کے قریب
اچھا اچھا اور اللہ تعالی کی مہربانی سے آپ کی طرف بارش ہو گئی
ہاں بارش ہو رہی ہے ابھی آندھی آ رہی ہے بارش ہوگئی ہے ابھی بارش آنے والی ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا آ ہال تو اللہ تعالی کی وہ کیا بولتے ہیں اس کو وہ لے لیا کرو آپ اور اور سنا یہ
لیتے ہیں لیتے جناب بس بڑھیا جناب
اچھا ہاں کھانا وانا کر لیا کھانا وانا نہیں کیا ابھی تو تو ناشتہ ہو گیا کھانا وانا بنے گا آج تو د تی دال باٹی بنانے کا آیاد ہے آج متر دال د باٹی بنائے گی
اچھا
ہماری متر میں آج دال باٹی رٹی بنائے گ
اچھا اچھا جواب بڑی ہے
تو کیا کھانے ا ہاں
صبح کو چ چائے وائے پ کچھ ہی نہیں کرتے ابھی تو کالج جا کے آ جاتے ہیں تھوڑی بہت دیر پڑ لیتے ہیں ن
اچھ ایجوکیشن میں کیا چیز غلط ہے کیا چیز اچھی ہےکار بنی اس پہ تھڑی چرچا کرے بھائی جان
پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی اسکل بھی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے
ہاں تو اسکل بھی کیکہ کیونکہ سرکاری نوکری کے پیچھے کب تک رہیں گے تو اسک کا ڈیولپ ہونا چاہیے ماشاء اللہ
ہ ہاں ہاں ہاں جناب ہونا دے تو
اللہ تعالی کی مہربانی ہوئی تومل ہوگی تب کی بات بڑی اچھی ہوگی
ہاں جلدی ہوگی
آپ کی طرف کیا ہو بیج بیج بڑنے کا کام ہو گیا ہے کیا
کالج کی طرف کالج کے پاس میں ہو رہا تھا
اچھا اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ اھ اچھی بات ہے
ہاں ج ن ہو رہا تھا آج کل ب رہے چار بار ب رہے تھے ہاں سب سب بڑھیا جناب
ہاں سب بڑے کییرت میں ہونا چاہیے کیونکہ سب اللہ تعالی کی مہربانی ہوئی ا اچھی اچھی بدلب برکتوں کی
ہاں ہ ہاں ہاں صحی بات ہے ہے نا چائے وائے ملیے جناب ہاں جناب ہلو
ہاں اچھا ہے سر چائے و چائے پی لی جناب چائے پی کے ادھر ٹھیلنے کے لیے آ گیا تھا میں نے سوچا کہ نواب سے باتیں ہو جائے
اچھا
اچھا ہاں تو یہ آپ ایسے بتائیے کہ آج کل یہ موبائل کا دور ہے تو موبائل میں کچھ ہاں نہیں کیا ہے لابھ کیا ہے اور یہ کیسے سدار ہونا چاہیے ان کے بارے میں چرچا کریے تھوڑا بہت بتائیے جناب
ہو ج نا کوون کو بچوں سے کت ہی دور رکھنا چاہیے اور کون کاا سبز کام کم سے کم یہ اپیوگ لینا چاہیے
اچھا
ہاں جناب ایسا کرنا چاہی فون کا سب سے کم اپوگ میں لینا چاہیے اور بچوں کو بچوں کو فون سے کتے دور پکنا چاہیے بچوں کے سامنے فون زیادہ نہیں چلانا چ کت فون کو سائڈ مٹ دا چاہیے بچوں کو اپنے کتابیں کتابیں میں دھیان زیادہ ان کو ان کو کل کھیل کود کی روچی میں ان زیادہ رکھنا چاہیے جناب
صحیح ہے جناب صحیح ہے جناب اچھی بات بولیے اپ نے ا بولیے سناب ہاں ہاں تو بچوں کو کیا جیسے کھیل کی ایکٹیویٹی ہونا چاہیے کیونکہ بچ مطلب جتنا کھیل میں کھیل کھیلیں گے تو اتنا ہی موبائل سے دور ہوں گے اور اب میں جان ج ابو جانو الگا ار میںس بھی ٹھ سبھی کو دھیان رکھنا چاہیے کہ تی م دور رکھنا چاہیے تاکہ ان کا سار
کاس ہوتا رہے
ہ
ساری وکاس ہو تو اتا رہ ہے
ہاں اور سنائیے
روری ہے جناب ایک دم بس بڑھیا ہے جناب سناو خیریت ہے سب سب خیریت میں ہے جناب انشاء اللہ ج آپ کوئی اور اور بھی کام کرتے ہو گیا رسییا وسییا اور کہیں سے کماتے ہو گیا جناب جناب
ہ
آپ کیا کام کرتے ہو جناب ہاں جناب
بس میں اان گم رہتا ہوں میں تو گھومتا رہتا ہوں ماشاء اللہ کی دوائیں اور اللہ تعالی کی مرب اور گھومنے کام ہے میرا تو ج گھومتا ہے تو
بڑھیا ہے جناب بڑھیا ہے جناب
سنائیے جناب اور جیسے بچوں کے جیسے سے ابھی یہ مارکیٹ کی چیزیں کھاتے ہیں بچے تو ج یہ بتوں میں کون مطلب کیا کیا کیا نقصان ہوتا ہے کیا ہانیاں ہوتی ہے ان کے بارے میں وچار
انس ان سے بچوں کو نقصانطلب پ ف سے ب اس کا زیاہ نقصان ہوتا ہے سنچے زدہاسٹ کاتے ہیں تو جلدی غصے میں آ جاتے ہیں جلدی آاں پر ہو جاتے ہیں جلدی ان کی پڑ جاتی جلدی ان کو ہارٹ ہ آٹ سے مطلب ہ سے سب ہوتی ہے اور ان سے بچوں کو مدد کر کے بچہ چچا ہو جاتا ہےریٹیٹ جلدی ہو جاتا ہے اور مطلب بچہ کسی کو سمجھ نہیں پاتا مطلب کون سامنے کیسے کیسے کر رہا ہے جناب اس کی فیلنگ نہیں سجھ پاتا ہے مطلب وہ اپناال میں خود کو خود ہی دیکھنا چاہتا ہے اور کچھ دوسروں کچھ نہیں سمجھتا وہ مطلب اچھا جناب
اس میں کیا چاہے اور لدی د وہ سیونن کرنا چاہیے
ہی
ہیلدی چیزوں سے زیادہ ستا بچوں کا ساری و ہو جائے
ہاں اللہ جی مہربانی سے بڑا بارش ہو رہی ہے ماں چ بڑیا
ہاں اللہ کی مہربانی ہوگئی آپ بھی ہماراری طرف بھی بات کرو کی تاکہ ہماری بھی بارش ہو تو ہم بھی ٹھڈک کا ٹنڈی ٹھنڈی ہوا کا آنند لے
ہاں ٹھنڈک بڑھیا ابھی آندھی چل رہی تھی بت بارش ہو رہی تھی
اچھا اچھا بارش ہونی چاہیے بارش ہوگی تو م تو پس لو گی تب تو آرتک اتنی مضبوط ہوگی دیش کی اور آرتھک استھھی مضبوط کرنے کے لیے بارش کا ہونا بھی بھی سمبھو ہونا چاہیے اور اللہ مہربانی ہونی چاہیے اللہ تعالی کی برکت ہونی چاہیے
ہونا ضروری ہے تو
اور بچوں تو وہ کیا جیسے ا پاس پ سے توور ہی رہ نا چاہے کیونکہ ت بچپن میں ب چوں کاا پیٹ کے خراب ہو جاتا ہے تو پیٹ خراب ہوگا تو اس بھی بھی باری باری رہے گا اور جیسے اس سے بچوں کی دم نہیںیا اس یہ رکت چاپ بڑھے گا تو کئی بچوں کو تو جیسے کمر میں ہی ہارڈ سم آ جاتیہ جن ا تو بچوں کو پاسپورٹ سے تو دوری صحی ہے نا اور اور وشش طور سے ابو جان امی جان خالا جان سبھی پریوار کے سدسوں سے تو ان کو ہیلدی چیزیں سیون کرا چاہیے اور ہو سکے نا تو جب اس سے مطلب جس پریوار میں جیسے ہم میں کھانا بنے اس کا سیون کرنا کرنا آئل کا کھانا ہونا چاہیے ت بچوں کی س زیادہ نہیں بھے جدی پروت غصہ
ہاں
گ مطلب کھانا کھاتے ہیں تو اس کا رقچہ بڑھتا ہے ان سے زیادہ مصالحہ دار سامان سے بچے
ہاںاں جناب صحیح بات ہے جناب
ہ اور جناب کیا اور آگے کچھ
بس جناب یہی ہو گیا اب راجستھان سرکار میں کیا چل رہا ہے آج کل سرکار میں ہاں سب سب خیریت میں جناب ہاں ہاں سب خیریت میں آ اللہ تعالی مہربانی سب بڑھیا ہے
ہاں تم بھی یہی درخواست تعالی کی اچھی برکت کرے اللہ اور آخر میں یہی مہربانی ہے تو یہ بھائی جان یہ یہ یہ والی کول مکمل ہونے والی ہے اللہ آفس ہے نا خد آفس
ہاں جناب خدپ خدپ بس
آپ رکھ دو تو آپ کاٹ دو